وعلیکم السلام بھای جان
السلام وٹکم میم
کیسے بھائی جان اپ
اللہ تعالی کا شکر ہے سب خریت ہے امی جان امبو جان سب خریت ہے
ہاں جی ہاجی سب خیریت سے ہیں جی بتائیے آج آپ نے کیسی یاد فرمایا ہم
بہت دن ہو گئے سوچا کہ خود گفتگو کر لے
جی جی بالکل تو بھائی جان آپ بتائیں آج آپ کس موجے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں
ہ یہ دور ایسا چل رہا ہے میم دیکھیے اسموکنگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
جی جی جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا موجوع چنا ہے یہ تو بہت زیادہ چرچا کا وشے ہے اس پہ تو ہونا چاہیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے اتنا صرف اس موقعے اور ڈرنکنگ مطلب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آپ صحی کہہ رہے کو آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے
وہ تو ہے دیکھیے آپ کی اس سے اس بچوں کو ہمیں سکھا رہے ہیں
جی جی
ابو جان امی جان نہیں سکھا رہے ہیں کیونک آپ کا آپ کا بچہ بیٹھا ہے
وہ آپ ڈرنک کر رہے ہو
جی جی جی جی
ان کے سامنے آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اس کا دھیان اس میں نہیں رہے گا
جی جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو بالکل
اس کا دھیان چلی جائے گا آپ ڈرنکنگ کر رہے ہو اسموکنگ کر رہے ہو اس میں چلا ہی جائے گا تو وہ سوچ گا کی دیکھتا ہوں میں کیسی لگتی ہے سگریٹ وغیرہ ہے نا بیڑی سکریٹ کیچی لگتی ہیں تو وہ اسے کہیں چھپ کر پینے کی کوشش کرتی ہیں
جی جی جی
وہ پیتے بھی ہیں اس سے ہی بچے بگڑ جاتے ہیں
جی جی ہ جی ابالک صحیح فرما رہے ہیں پلس یہ جو سیونٹین پلس سیونٹین ٹو ٹوینٹی کی ایج جو ہوتی ہے یہ بچے کی یہ اس میں بچہ تھوڑا اتنا ایکٹو ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنے کو سوچتا ہے اس نئے میں ہوتا ہے کہ دیکھو سنگت آج کے سمے میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سنگت بچہ سنگت سے سیکھتا ہے اگر ہماری سنگت اچھی ہے تو ہم اچھا ہی کچھ سیکھیں گے اور اگر سنگت میں تھوڑی سی بھی غلط ہے تو ہم اس غلط کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں
دیکھیے ہمیں ہمارے ابو جانے امی جانے ہم
جی
ہمارے سامنے کچھ نہیں کریں گے ہمارے ابو جان سگریٹ بیڑی تمباکو کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے
تو ہم کو ایسا لگے گا کہ ہمارے ابو جوان کاتے نہیں ہیں ہم کیوں کھائیں
نہیں نہیں بھائی ان ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں جن کی امی ابو جان کچھ نہیں کرتے فیملی میں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ سیونٹین ٹو ایج کراس کرتا ہے بچہ تو اس میں ایسی سنگت میں ہو جاتا ہے کہ اسے نا اپنے گھر کی اپنے بڑوں کی باتیں اتنی پسند نہیں آتی ہیں جیسے کہ جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے اسے اس کی باتیں پسند آتی ہے ان کے ان کا کہاں ہوا پسند آتا ہے
آج کل کے دور میں تو لڑکیاں بھی سگریٹ گانجا تماک کو ڈرنکنگ کرنی ہے
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو تو یہ نہیں صرف تو فیملی کا نہیں یہ نا ہماری سنگت کا اثر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے
وہ تو ہےی اب دیکھیے آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ رہنے والے وہ کچھ ڈرنکنگ وغیرہ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ اکیلے ہو تو آپ اکیلے ان کو دیکھتے دیکھتے چھوڑ جاؤ گے
جی
آپ کچھ نشہ کر رہے ہو تو چھوڑ جاؤ گے اب وہ اب دیکھیے ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں سبھی ڈرنکنگ والے اسموکنگ والے ہم اکیلیے ہیں
جی جی جی جی بابھی بالکل صحیح فرما رہے ہو کہ اگر ہم کچھ ایک ایسا ہے اگر چار صحیح ہے اور ایک غلط ہے تو اسے اپنا ہی جیسے چار ہیں وہ ایسا ہی پڑے گا آپ یہ بالکل ک صحی فرما رہے ہو اس چیز میں کہ آج کا دور ایسا ہی چل رہا ہے کہ اگر وہی تو ہوا بھائی جان کی اگر ایک ویکتی ایسا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے اور چار اس کی سرکل میں ہے جو اس طرح سے کریں تو کیا ہے کہ اس کا افیکٹ یہ پڑے گا کہ وہ بھی یہ چاہے گا کہ میں بھی یہی کروں ا وہ جو چار ہے وہ بھی وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں رہنا چاہیے اور یہ جو سنگت کا اثر ہے اسی کے بدل پہ اسی دور کے بدلتے آج ک کی جنریشن میں بہت فرق پڑ رہا ہے
دیکھیے میم
جی جی
میں آپ دوست دو دوست جا رہے ہیں ہیلو
جی جی جی جی
دیکھیے میم آواز آ رہی ہے
جی جی آواز آ رہی ہے بھائی
دیکھیے ہاں ڈرنکنگ کر کے ہوٹل میں پارٹی میں جا رہے ہیں دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں تو آپ آپس میں ڈرنکنگ کر کے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی کسی کو چا مار دیتا ہے کوئی کسی کو تو اس میں جان جاتی ہے
جی جی جی جی آپھ یہ کرنا جی بالکل اور آج کل کا ایک ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں در ایکسیڈنٹ ہونے کا کارن یہی ہے کہ کیا ہے کہ وہ نا نشہ میں رہتے ہیں پتا نہیں رہتا کہاں کیا چل رہا ہے کیا آ رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے کسی
کمپنیاں ہیں یہ سرکار کو بند کرانی چاہیے فیکٹری ہے گ تمام
جی جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہا ہو اس کے چلتے صرف دیکھو اس میں کیا ہے کہ جو بچی جنریشن ہو رہی ہے ان کا تو پھر بھی تھوڑا یہ ہے کہ نہیں لیکن جو غریب پریوار ہیں بہت سے ہیں ایسے دیکھو مزدور لوگ ہیں وہ بچارے پورے ن محنت کرتا ہیں ان کی پتنی محنت کرتی ہیں یہ تو سوچتے ہیں کہ گھر جائیں گے کچھ اچھا کما کے لائیں گے آج کا کھانا بنائیں گے لیکن کیا ہے کہ نشے کی چلتی لت کو لے کے کافی لوگ تو ایسے ہیں گے جن کے پریوار ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانا اگنی پن پاتتاا ہے
وہ تو ہے اب دیکھیے کافی گھر ایسی ہیں کہ ان میں کھانا شام کو صبح کما کے لائیں گی شام کو آئیں گی تو کھانا تبھی آئے گا تو اس میں سے بھی ڈرنکنگ کر کے آ رہی ہو آپ
جی جی جی
سو دو سو پانچ سو روپئے کما کے لا رہی ہ چار سو سو روپئے ڈرنکنگ میں خرچ کر رہی ہے سو روپئے بچے ان سے بچوں کا پالن کیسے ہوگا
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور پھر انیں کے بچے ہوتے ہیں بائی جان جو چوری میں اور ان غلط لتوں میں چلے جاتے ہیں جی جی سب سے بڑا کار ہے کہ دیش کو نشامکت ہونا چاہیے ہمارے ملک میں نشا کی بیماری اتنی لگی ہوئی ہے اس پہ قدم اٹھانا چاہیے اور اس کو نشہ مکت قم بنانا چاہیے کیونکہ نشانہ صرف ایک نہیں نہ جانی کتنی اس اگر گھر کا ایک ویکتی سم کی لت میں ہے تو وہ صرف اپنی نہیں گھر کے باقی سدسوں کی بھی زندگی برباد کر رہا ہے
اب دیکھیے ہمارے گھر میں کوئی بھی ڈرنکنگ کرتا ہو
جی جی
تو سبھی کا دھیان انہیں پر رہے گا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں کر ل آئے گا وہ گاؤں میں کہ شہر میں رہے گا تو وہ لڑکے آئے گا کسی سے
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے جب کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈرنک کرنے کے بعد جو ہماری مائنڈ میں ا وہ چاہتا ہے تو وہ جو ہمارے مائنڈ میں جو ہماری سوچنے سمجھنے کی چمتا پت بخ تام کرد تھا ہے وہاں پھر کچھ سوچا سمجھا نہیں جاتا وہ سوچنے سمجھنے کی پاور ویکتی کی ختم ہو لیتی ہے دھیرے دھیرے دھیرے کر کے ای یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پاتا صرف وہ کہتا ہی رہتا ہے بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہنا الٹا چ بولنا گالی گ لوچ دینا یہ چیز پ اس کے نیچر میں بن جاتی ہے
بت یہ دیکی آپ نے دیکھا ہوا کہار سنا ہوگا کہ آج دو دوستوں میں لڑائی ہونے پر ڈرنکنگ کر کے اس کی موت کر
جی جی بالکل بالکل آج کل بہت چرچے میں یہ وشا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی یہ چیز ہے کہ آج کل کے اس میں نشت کی لت تو اتنی غلط لگی ہوئی ہے نا کہ بہت زیادہ
ا تو یہ دیکھی آپ تو کر دو گے شراب پی کے کہ کچھ کر کے نشہ کر کے گانجا ٹیک تو آگے آگے کیا ہوگا یہ نہیں پتا ہے آپ کو ہماری بیوی ہیں ہماریے بچی ہیں امی جانے ہیں ابو جانے ہیں تو کیسے رہیں گی
جی جی بالکل آپ صحی فرمان رہے ہیں یہی تو ہے وجہ ہے ش وہ اپنے تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے اپنے تھوڑے سے جس کے لیے تھوڑی سی سنگت کے لیے تھوڑا سا کہن دیتے ہیں کہ ہم نے پیا ہے کیوں کیوںکہ ہمیں ٹین س ت ارے اسے پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی اسے پینے سے تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ت طرح نشا میں جاؤ گے تو ٹینشن کم ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک یہ چیز بنا رکھا ہے اب دیکھو بھائی جان کسی کے یہاں م ہو تو وہ گم میں پیتا ہے کسی کو خوشی ہو تو وہ خوشی میں پیتا ہے اس کو ایسی یہ چیز بنانی ہے کہ جیسے نہ جے کیا ایک اللہ کا دیا ہوا امرت ہےس ا کے پینا ہی پینا ہے
پت ہی نہیں ہے دیکھیے ہمارے ملک کے لوگ اتنی ڈرنکنگ کر رہے ہیں اس ٹائم
جی جی جی بالکل بہت بھائی جان یہ سوچو کہ گھر میں اب تو بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو نہیں ملیں گے پریوار میں کیونکہ جن کے ابو نہیں پیتے جن کے پریوار میں کوئی نہیں پیتا ان کے بچے پیتے ہیں چھپ چھپ کے پیتے ہیں
چ بچوں بچے تو ایسا کرتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گئے کہیں شادی وغیرہ میں تو ڈرنکنگ کر لی ان کو یہ نہیں پ ہم شادی میں آئے کہاں آئے ہیں نالیوں میں کیوں گر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اس سے کیول کسی چیز میں فرق نہیں پڑ پاائے کہ کیا کہتے صرف زندگی پہ پریوار پہ صرف یہی چیز خراب نہیں ہوتی ہماری جن کی ہماری عزت پریوار میں ہماری جو بھی ویلو ہے وہ سب دھیرے دھیرے گرتی چلی جاتی ہے جو سمج میں ویلو بنی ہوئی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے یہی ہے کہ نشا مکت ہونا چاہیے بات اپنے ملک کو آپ نے یہلب بات کری ہے بھائی جان بہت اچھی ہے آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا ہے نا ہمیں بھی بہت اچھا لگاپ نے بہت اچھا اچھی بات ہے ہمیں بتائیے ہم آپ سے پھر بات کریں گے خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ ہ